جی الحمد للہ آپ سناؤ کیا چل رہا ہے
ہاں کچھ نہیں آپ بتاؤ آپ کا کیا چل رہا
کچھ بھی نہیں
اچھا اور کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں میں تو بیٹھی ہوں ابھی
اچھا میں بھی بیٹھی ہوں فری ہوں ابھی
جی جی اور کیا خ شام کا کھانا ہاں چکن شام کا کھانا ہاں بنا لیا میں نے سبزی روٹی
اچھا ہاں
جی جی اور آپ بتاؤ آپ نے بنا لیا
نہیں ابھی میں تو بناؤں گی ابھی
اچھا کیا بناؤ گے ویسے
میں نا نوڈلس بنانے والی
اچھا نوڈلس بنانی ہے تو وہ کیسے بناتے ہو آپ نوڈلس
ہ آپ کو جاننا کیسے بناتے سو
جی جی بتائیے
ہاں آپ کو نا اس کے لیے کیا کیا چاہیے ہوگا نا وہ بتا تی
جی جی
ہاں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگے تھوڑے سے نوڈلس مطلب ہمیں جتنے بنانے ہیں نا اتنے لے سکتے ہیں
ہوں ہوں
پھر اور تھوڑا سا تیل چاہیے ہوگا
جی جی
ہاں پھر تھوڑے ادرک ادرک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لہسن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرے ہوئے پھر مطلب کچھ سبزیاں چاہیے ہوںگی ہمیں جیسے کہ گاجر شملہ مرچ پتتا گوبھی پھر ہری پیاز اور پیاز
اچھا جی
ہاں ان سب سبزیوں کو ہمیں کیا کرنا ہے ایک دم باریک کاٹ لینا ہے اگر آپ کے پاس وہ چاپر آتا ہے نا سبزیاں کاٹنے والا ہاں تو وہ ہوگا تو آ اس میں بھی باریک کٹ کر سکتے ہو اس میں نا بہت جلدی باریک اور اچھے ہو جاتے ہیں
اچھا جی
اور ہمارا زیادہ ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوتا ہے اس میں پھر اس کے بعد ہمیں نا کچھ سوسز لگیں گے جیسے جیسے کہ سویا ساس گرین چلی ساس ریڈ چلی ساس ٹمیٹو ساس
اچھا
ہاں تو یہ سب سوسز سے نا مطلب ٹیسٹ اچھا آتا ہے پھر تھوڑا سا ہمیں نمک چاہیے ہوگا اور ونیگر
اچھا اچھا جی
ہاں تو ہم کیا کریں گے اگر آپ چاہو نا تو اس میں تھوڑا سا پنیر بھی ایڈ کر سکتے ہو پنیر کے ٹکڑے ہاں تو بنانے کی یہ ہمیں کیا کرنا ہے پہلے نا سب سے پہلے ہمیں نوڈلس کے پیکٹ کو نا مطلب ہمیں اس کو نا سیونٹی پرسینٹ بوائل کرنا ہے مطلب پورا بھی نہیں ابال لینا ہے مطلب اتنا ابال لینا ہے کہ وہ مطلب بس ہمارے ہاتھوں سے ایسے ٹوٹ سکے
اچھا
ہاں سیونٹی پرسینٹ کک کر لینا ہے اس کو پھر ہمیں کیا کرنا ہے ایک دوسری کڑھائی لے لینی ہے
جی
وہ ہاں وہ کڑھائی میں ہمیں تھوڑے سے سب سے پہلے پیاز ڈال دیں گے
ہاں ہاں
ہاں پھر تھوڑا سا پیاز کو ہم گولڈن براؤن مطلب زیادہ نہیں پکانا ہے اس میں اس کے اندر پھر ہم کیا کریں گے تھوڑے سے ادرک کے ٹکڑے تھوڑے سے لہسن کے تکڑے اور اور پھر ہمیں ناں جتنی بھی سبزیاں لی ہیں ناں وہ سب سبزیوں کو ہمیں ڈال دینا اس کے اندر
اچھا جی جی
ہاں جیسے کہ گوبی شملہ مرچ پتا گوبی پھر ہری پیاز ان سب کو ہمیں دال کر بس پانچ منٹ کے لیے کک کرنا ہے مطلب جب تک کہ سبزیاں تھوڑی پک نہیں جاۓ
اچھا اچھا جی
ہاں پھر اس کو اس کو ڈالنے کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا ہے تب تک ہمارے نوڈلس بوائل ہو ہو گئے ہوں گے پھر ہمیں ہاں پھر ہمیں تھوڑا سا نوڈلس چیک کرلینا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں پہلے تھوڑا سا بوائل کرتے ٹائم تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیں گے
اچھا اچھا کہ اس میں نمک کا ٹیسٹ آ جائے ہے ناں
ہاں اس کے مطلب وہ سوپ کرلیں ناں بوائلنگ کے ٹائم کے ہاں اب ہمیں کیا کرنا ہے بوائل اگر نوڈلس بوائل ہوگئے ہوگے ناں پھر ہم نے اس کو ایک چھننی میں نکال لیں گے پانی تاکہ پورا نیچے گر جائے
اچھا اچھا جی
ہاں پھر چھنی میں نکالنے کے بعد اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی رکھ دینا ہے
اچھا ہاں
تاکہ ناں مطلب نوڈلس چپک نہ ایک دوسرے سے ٹھنڈا پانی ڈالے سے ناں وہ ترنت الگ الگ ہو جاتے
ہاں
ہاں پھر ہمیں ادھر ہمارا جو ہم نے سبزیاں ڈالی تھی اس کے اندر پھر ہمیں کیا کرنا ہے جلدی جلدی جت یہ بھی ہمیں سوس ڈالنے ہیں ناں وہ سوس ڈال دیں گے سویا سوس گرین چلی سوس ریڈ چلی سوس
جی جی
ہاں یہ سب سوسیز ہمیں ڈال دینے ہیں مطلب یہ سب آپشنل ہے لیکن اگر ہوگے تو ٹیسٹ اچھا آئے گا
اچھا اچھا
ہاں پھر ونیگر بھی تھوڑا سا ڈال دینا ہے ہمیں پھر اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا ڈال دیں گے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ ہم بوائلنگ کے ٹائم پہ ڈال دیا تھا ناں اس کے اندر
ہاں ہاں ہاں
ہوں تو تھوڑا سا نمک ڈال کر پھر ہمیں نوڈلس ڈال دینے ہیں اور اچھی طرح سے نوڈلس کو ہمیں مسالے کے اندر مکس کرتے ہیں
مکس کرنا ہے جی جی ہاں
پانچ منٹ تک ہمیں مکس کرنا ہے کیونکہ جلدی مسالہ اس کے اند مکس نہیں ہوتا ہے
اچھا جی
پھر پانچ منٹ مکس کرنے کے بعد اوپر سے تک دھنیا ڈال کر اور وہ ہری پیاز جو ہوتی نا وہ ڈال کر ہمیں بس سرو کر لینے
اچھا ہاں
تیار ہے ہمارے نوڈلس
اچھا بہت اچھی ریسیپی آپ نے بتائی ہے نوڈلس کی ضرور میں ٹرائی کروں گی یہ اور یہ زیادہ تر مطلب ناشتے وغیرہ میں زیادہ یوز ہوتی ہے نا
ہاں ہاں ناشتے میں ہی زیادہ یوز ہوتی ہے
اچھا اور نوڈلس سے مطلب ویج وہ سبزی والا بھی آتا ہے نا نوڈلس ویج مطلب نوڈلس آتے
ہاں تو میں نے تو ابھی سبزی والے ہی بتائے نا میں نے آپ کو
اچھا ابھی سبزی والے آپ نے بتائے اک
ہاں تو اس کے اندر آپ مطلب آں مطلب آپ اس کے اندر نا اگر چاہیے تو آپ پنیر کے ٹکڑے پنیر والے نوڈلس ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ پنیر بھی ایڈ کر سکتے ہو اور اگر آپ کو سبزیاں نہیں ڈالنی ہے تو بس آپ سوسز ڈال کے بھی بس ڈال سکتے ہو نوڈلس کو
اچھا اچھا جی
ہاں
چلو اچھی ریسیپی اپنا بتائی ہے ویسے
ہ مطلب مجھے نا چائنیز کھانا بہت زیادہ پسند
اور ہم لوگ اتنا مطلب نہیں کھاتے جیسے میں تو خاص کر کے نہیں کھاتی ہوں باقی سبھی کھاتے ہیں تو یہ نوڈل س وغیرہ یہ سب ساری چیزیں جو ہوتی ہے تو میں نہیں کھاتی ہوں ہاں گھر پہ بنا ہوا یہ کھا لیتی ہوں پانی پوری آپ نے پانی پوری کبھی بنایا ہے
نہیں ہم تو باہر سے ہی لاتے ہیں ہمیشہ
اچھا نہیں ہم لوگ گھر پہ بھی بناتے ہیں پانی پوری
مطلب میری پوری پھلتی نہیں ہے اس لیے میں بناتی نہیںی
پوری تو باہر سے لاتے لیکن پانی یہ سب ساری چیز مس سالے جو مطلب کہ وہ گھر پہ ہی بناتے
اچھا ہاں ہاں
جی جی
تو کیسے بناتے ہو پھر آپ
اس میں کرنا کیا ہوتا ہے جیسے مطلب پوڑی ہے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو املی ہے املی رکھ دینا ہے گرم پانی میں ٹھیک ہے
جی ہاں
اتنی ساری مطلب کہ اتنا رکھنا ہے کہ جیسے پانی میں اچھے اچھے سے مطلب کہ اس میں یہ رہے آئے ٹیکسچر اس کا اچھا آے پہلے کیا کرنا آلو رو کو آپ کو ابالنے کو ڈالنا جتنا آپ مطلب پوری تولنا چاہ رہے ہو جس حساب سے سے تو اسی حساب سے مان لیں کہ میں نے پانچ سو گرام آلو لے لیا اس کو چ مطلب کہ ابالنا ہے
ہاں ہاں
ٹھیک ہے ابال کر کیا کرنا ہے جب تک وہ ابل رہا ہے تو ہم کیا کریں گے ادھر جیرا اور لال مرچی جو آتی ہے وہ
ہم
اور دھنیا دھنیا جو اتا ہے کھا والا وہ ڈالنا وہ اس کو کیا کرنا ہے گرم کر لینا ہے گرم کرنے کے بعد اپ کو کیا کرنا ہے پھر اس کو پیس لینا ہے ٹھیک ہے اس کا جو مطلب کہ وہ ٹ وہ مسالہ بن جائے گا اس میں مطلب کہ اپ بھرتے میں بھی ڈال سکتے ہو اور پانی میں بھی ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے اور ایک اور مطلب کہ کیا کرنا ہے مکسر جار میں لینا ہے ہری مرچ پودینا دھنیا پت تا یہ تینوں چیز لینی ہے اپ کو اور اس سے اچھے سے مطلب مکسر جار میں ایک راؤنڈ مطلب کہ اپ کو کیا کرنا ہے لگا دینا ہے ٹھیک ہے وہ ہو گیا پھر اس کو کیا کرنا ہے جیسے مطلب کہ بھرتے ادھر الو ہو گیا الو کو چھیل لینا ہے چھلنے کے بعد اسے اچھے سے میش کرنا ہے ٹھیک ہے گلٹی ٹائپ کا نہ رہے تو اسے میش کرنا ہے میش کرنے کے بعد اس میں کیا ساب لپڈالنا ہے جیسے دھنیا پ ت ہاڑے میرر چ ا یہ یہ سارے مسالے تھوڑا سا اور لال لال مرچی بھی جو اتی ہے وہ ڈال سکتے ہو
جی جی ہم
اور جیسے اپ مطلب کس میں وہ مسالہ جو پیسے تھے گرم مسالہ وہ بھی ڈال سک تو وہ چٹنی والا مسالہ جیسے دھنیا پودینا یہ سب جو پیسے وہ بھی اپ تھوڑا سا اس میں بھرتے میں ڈال دو ٹھیک ہے اور وہ جو پیاز جو کٹ کرنا نا پیاز وہ چھو چھوٹی چھٹی والی کٹ کرنا جس میں من ل کہ بھر میں اپ ڈال سکو اور یہ پانی میں بھی ڈال سکو ٹھیک ہے بر بتام میں ڈال کے اس کو مطلب ہری مرچ کے ساتھ مطلب اسے تیار کر کے سائڈ کر پھر پانی لیتے ہیں جتنا اپ کو پانی بنانا ہو اس میں املی کا پانی ڈالنا اس کو پورا املی کا جو وہ گلٹی مطلب کہ اس اس کو اچھے سے ہاس کر لینا کہ اس کا رس پورا نکل جائے اور پھر اس کا دس پانی میں ڈالنا پھر نمک تھوڑا سا وہ کالا والا جو سندا نمک ہوتا ہے وہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس میں نیمبو ڈالنا ہے ہری مرچ اور وہ جو مسالہ پیستا تو وہ ڈالنا ہے اور وہ ہری مرچ پودینہ دھنیا جو کیے تھے وہ بھی ڈال سک تو اکھا دھنیہ تھوڑا سا مطلب کہ یہ کر کے بھی اس میں ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے
ہم
سبھی مسالے ڈال کے اس میں تھوڑا سا اپ یہ کرو زیادہ کو زیادہ اپ کو مطلب کہ جیسے تیکھا پسند ہو تو اس میں کیا کرنا تیکھا تھوڑا سا لال مرچی ڈال دینا ٹھیک ہے اس سے اور اچھا مطلب تیکھا پن ہو جاتا ہے اور نیمبو کو مطلب کہ چار پانچ یہ کٹ کر کے دو تین پیس ہے نا تو اس کو کٹ کر لو ہاف ہاف اور اس کا رس گڑھ تو اس کا وہ جو یہ ہے اپس اس اس کو اسی میں ڈال دو اس سے اور اچھا ٹیکسچر اتا ہے ٹھیک ہے اور ڈال کے پھر پوری کو گرم کرنا ہے پوری کو تولنا ہے فرائی پین لینا تولنا اور تولنے کے بعد اپ اس سے مطلب کہ پھر سرب کرو برتن لو اور پھر سرب کرو پھر کھاؤ اسے
جی مطلب پانی پوری تو ہر لڑکی کو پسند ہوتی ہے
ہاں ہاں تو یہ بناتی ہوں میں گھر پہ مطلب یہ بناتی ہوں جو میں پہلے کبھی نہیں بنائی ایک ہی بار بنائی ہوں ابھی
ہوں ہوں
تو مست بنا مگر مطلب جو بھی بنا اچھا بنا ہاں صحیح بنا
چلو اچھی بات ہے ہاں ہاں جی میں ٹرائی کروں گی آپ کی ریسیپی ہاں اللہ حافظ